ہ
وعلیکم السلام السلام علیکم
ٹھیک ہے
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھی سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اصل اچھے سے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا چائے پی
ہاں میں نے ابھی پ آپ نے بھی
ہاں ہاں اور کیا کر رہے ہو
میں ن سییک کر پہ بیٹھا تھا م ج اتنا بیمار تھا قسم سے
کیوں آپ کو کیا تھا
مجھے زکام تھا
اچھا فرق رود ڈاکٹر کے کے پاس گئی
ڈاکٹر کے پاس بھی گیا لیکن فرق نہیں آئی
ہاں اس کو مطلب نا آہستہ فرق ہو جاتی ہے زکام کو تو ٹائم لگتا ہی ہے اس کو صبر کرنا پڑتا ہے
ہاں اور کیا
لیکن آج ڈاکٹر بھی اپنی خود غضی کرتے ہیں نا وہ اتنی دوائی دیتی ہیں مطلب نا ان کو اپنی دوائی کے ساتھ مطلب ہوتا ہے وہ دوائی اتنی دیتے ہیں
ہ
بنا مقصد کے آپ کو پتا زکام کو کیا کرنا ہوتا ہے زکام کو تین دن کچھ نہیں کھانا ہوتا
ہاں ہم ایک کام کرتے ہیں آج ہم خود غضی پہ بات کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے
خوود غرضی
ہاں جی
ہاں چلو ٹھیک ہے بالکل یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ خود گرضی کسے کہتے ہیں
خود رزی کا مطلب ہے صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا اور دوسروں کے حکم اور جذبات کو نا انداز کرنا
یہ عادت انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہے
اکثر زیادہ مال و دولت کی لالچ گرور حسد اور غلط تربیت کی وجہ سے خود غرضی پیدا ہوتی ہے
کیا خود گرضی صرف بارت کو نقصان دیتی ہیں یا پورے معاشرے کب
خود غرضی پ پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے جب لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو محبت ہمدردی اور اتحاد کمزور ہو جاتا ہے
اس کی کوئی م س دے سکتے ہو آپ کیا
ہاں جی اگر ایک طالب علم اپنے دوستی کی مدد نہ کرے اور صرف اپنی کامیابی کے بارے میں سوچے تو دوستی کمزور ہو جاتی ہے
بالکل صحی خود رضی گھر کے ماحول کو بھی خراب کرتی ہے نا
بالکل اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کا خیال نہ رکھے اور صرف اپنی ضرورت دیکھیں تو گھر میں جگڑے پیدا ہو جات
اسلام آپ کو پتہ ہے کہ اسلام خود رضی کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے
ہا
ا اسلام حمید اخلاص اخلاص ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے کا دائ دیتا ہے خود گرجی کو پسند نہیں کرتا
ہاں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہے نا
جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے اور ان کی خیر خوائی فرماتے
اسکول اور کالج میں خود کررضی کا کیا اثر ہوتا ہے
وہاں طالبہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے جس سے تعلیمی ماحول متاثر ہوتا ہے
ہاں دوستی پر اس کا کیا اثر پٹتا ہے
خود غرض شخص اکثر اپنے دوستوں کا بھروسہ کھو دیتا ہے کہ کیونکہ وہ صرف اب نے فائدے کی سوچتا ہے
کیا سوشل میڈیا نے بھی خود گردی کو پڑھایا ہے
حد تک ہاں لوگ کبھی کبھی صرف اپنی نمائش اور شہرت کے لیے کام کرتے ہیں
خود غرضی اور خود اعتمادی میں کیا فرق ہوتی ہے
خود اعتمادی اچھی بات ہے کیونکہ اس سے انسان اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہے مگر خود غرضی میں میں انسان دوسروں
بہت اچھا فرق بتایا آپ نے خودکرضی کے کیا نقصانات ہیں
اس سے نفرت جھگڑے اور بد اہم اعتمادی پیدا ہوتی
کل اس سے تو تنہائی ہوتی ہے نفرت ہو ہو ہیں جھگڑے ہوتے ہیں اور بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور فائدے
خود غرضی کے اصل میں کوئی فائدے نہیں ہوتے یہ تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دے سکتے ہے مگر آخر میں نقصان ہی ہوتا ہے
اس بری عادت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیےفیس
ہمیں دوستوں کی جذبات کا احترام کرنا چاہیے مدد کرنی چاہیے اور انسانیت کو اہمیت دینی
مجھے بتاؤ آپ آپ کو میری بیک گراؤنڈ آواز آ رہی ہے کچھ
اچھا ٹھیک یہ نا ہمارے نیبرس میں ہوئی ہے کسی کی ڈیتھ وہاں پہ پ بہت سارے بچے آئے ہیں یہ وہی کر رہے صدقہ اور خیرات بھی اس عادت کو کم کر سکتے ہیں
جب انسان دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو اس میں بس ہ
ہاں ہاں یہ تو اپنے سب سچ کہاں
ہ
اس میں تو سخاوت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے یہ بات آپ نے سچ کہی کیا یہاں والدین بچوں کو خود کر سے بچے جا سکتے ہیں
ہاں جی
کیسے
ہلو
جی ہلو
ہاں جی
کیا والدین بچوں کو خود غرضی سے بچا سکتے ہیں
بالکل اچھی تربیت اور اچھی صحبت بچوں کو خود غرضی سے دور رکھتی ہے
اگر معاشرے سے خود غرزی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا
پھر محبت امن بھائی چارہ اور ترقی بھرے گی لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے
مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے
بالکل جب ہم اپنی غلطیوں کو پہچانتے ہیں تو انہیں
جی جی بالکل انہیں تو درست بھی کر سکتے آ آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی خودگغر زی ایک بری عادت ہے جو فائدہ اور معاشرے دونوں کو نقصان پہنچات
ہاں ہاں یہ بات آپ نے سچ کہی کہ خود غرض سے ایک بری عادت ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں ہمیشہ دوسرے کی مدد اور خیر خواجہ کا جذبہ رکھنا چاہیے
آپ کو پتہ ہے میرا نا ایک فرینڈ تھا ج میں ٹینتھ تک پڑھتا تھا اس پرائیویٹ اسکول میں
اچھا
وہ اتنا مطلب ن خود غرض تھا مطلب اس کو لگتا تھا بس میں ہی ہوں ایک اسکول میں بس میں ہی پڑھتا ہوں
کون
اس کا نام تھا یہی کچھ عنایت
اچھا ٹھیک
اس کو لگتا تھا بس میں یہ مطلب نا وہ پڑھا لکھا بندہ ہوں اسکول میں
اچھا وہ خود غرض ہوگا
خود گغرض ہاں جب کوئی پھر اس اس سے زیادہ لاتا نا مارکس
ہاں
جلتا تھا اتنا مطلب پھر وہ لڑائی بھی کرتا تھا اس کے ساتھ مطلب اسی بات ہاں خود گھر سے ت بڑی بری چیز ہے
ہاں ورنہ کیا خود غرضی نہیں رہنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی جس کو جو دیتا ہے نا اس میں مطلب شکر کرنا چاہیے اور خود گغضی بھی نہیں کرنی چاہیے ہاں خوشحال زندگی میں پیدا ا مطلب نا جینا چاہیے یہ خود کرضی تبق کر دیتی ہے انسان کو
شکر کرنا چاہیے پیر دیے ہیں ہاتھ دیے ہیں
ہاں د ہے آپ آپ دیکھتے آپ دیکھتے ہو ہاں اب دیکھی ہو سڑک پہ کتنے ہوتے ہیں مطلب جن کے ٹانگیں نہیں ہوتی ہے پیر نہیں ہوتی ہے مطلب ہمیں اللہ تعالی نے اتنا سب کچھ دیا ہے کہ مطلب ہمیں خودگر ذکر نہیں کی کیا ضرورت پڑے گی
ہاں وہی نا ہمیں نا کسم سے ہمیں اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے اس نے ہمیں آنکھیں دیے مطلب دیکھنے کے لیے آپ سوچو جن کی آنکھیں نہ ہوگی وہ کیا کر مطلب
ہاں ہاں وہ کیا ہی مطلب وہ کیسے چلتے ہوں گے اور جو مطلب بہرے ہوں گے
ان کی لائف کت نہیں ٹف ہوگی
ان کو بھی شکر کرنا ہے کیونکہ آدھے لوگوں کو تو اتنی مسئلے مسلحیت ہوتے ہیں کہ مطلب وہ نا حد سے زیادہ مسئلے ہوتے ہے اس لیے جس کو جتنا اللہ نے دیا ہے نا مطلب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اتنی نعمتوں سے آگر ہم اللہ تعالا کا شکر بھی کرینگے نا وہ بھی کم ہے
صی آئیے
لیکن اب مطلب بتاؤ مجھے یہ خود گغضی کیوں کرنی ہے یہ لوگ مطلب مطلب نا خود کررضی ہمیں کیوں کرنی ہے مطلب خود قرض سے کیا ہوتا ہے خود کررضی ایک بری بہت بری عادت ہے
ہاں اس سے کیا ہوتا ہے اپ اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے یہ جب خود گغرضی کرتے ہیں نا آپ کو پت ہے ہاں جی جب خود گرضی کرتے ہیں نا اس ٹائم ہمیں بہت خوشی ہوتی لیکن جب وہ ٹائم آئے گا نا جب ہمیں ہاں کچھ دری کے لیے
لیکن پھر ہوتا ہے ہمیں اصلی مطلب نقصانات اس سے پھر ہمیں پتہ چلتی ہے چلو بعد میں ملتا ہے
اوکے بھائی اللہ حافظ
اللہ حافظ